ہیلو السلام علیکم بھائی جانب ٹھیک ہو
جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں بھائی جان اچھے سے ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میں بھی اچھے سے ہوں گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا گھر میں بھی سب ٹھیک ہے بھائی جان کیا کر رہے ہو
تو پہلے مجھے آپ ایک بات بتاؤ میری آواز اچھی سے آ رہی ہے
جی بھائی جان اچھی اس ی رہ آواز آپ کی
چلے یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو میں بیٹھا ہی تھا ایسے ہی میں نے سوچا آپ سے بات کرتی کچھ جانکاری حاصل کر لی جائے
جی بھائی جی بھائی جان بے شک ہے الحمد للہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی ابھی آیا میں جس نہ ہ ابھی چل کر کھی رہا تھا تو میں بھی سوچا کہ میں بھی سوچا تھا کہ کسی کے ساتھ کچھ بات کر لو کچھ جانکارییاں حاصل کر لو
چلے بھائی یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے تو آج مطلب کہ آج کل کی جنریشن کو دیکھ کے مطلب مجھے لگتا ہے وہ رات کچھ ہوتی نہیں ہے لگ بھگ سوشل میڈیا کا یوز اتنا کرتے ہیں کہ پھر رات لگ بھگ لگ بھگ سو چار بجے سوتے ہیں تو مجھے اسی پہ بات کرنی تھی کہ کہ نیند کتنی امپورٹنٹ ہے ایک آدمی کے لیے ایک انسان کے لیے تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ملب کہ یہاں اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیا
جی بھائی جان بے شک آپ نے بہت اچھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت اچھا ٹاپک آج چوز کیا ہے
ہاں تو نین ہماری زندگی کی بہت ضروری مطلب کی حصہ ہے تو جس طرح ہمیں زندہ رہ کے لیے ہوا پانی اور مطلب کہ غذا کی ضرورت ہوتی اسی طرح مطلب کہ صحت مند زندگی کے لیے ہم نیند بھی ضروری ہے ہے نا تو اگر انسان روز پوری نیند لے تو اس کا جسم بھی مطلب کہ تندرست رہے گا اور دماغ بھی تازہ رہے گا تو آج کل کی مصروف زندگی میں بہت سے لوگ نیند کو مطلب کہ اہمیت نہیں دیتے کچھ لوگ مطلب کہ دیر رات تک موبائل چلاتے رہتے کچھ ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب مطلب کہ پڑھائی کرتے رہتے ہیں رات کو انہیں لگتا ہے کہ نیند کم کرنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اصل میں نیند کی کمی مطلب کہ دھیرے دھیرے ہماری صحت کو کمزور کر دیتی یہ ہے نا تو میں اسی پہ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں تو آپ سنائیں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھو بھائی جان اگر ہم دن میں کام کرتے ہیں پھرھر پھر پھر رات کو آرام کرتے ہیں نا بھائی جان صبح ویسی ویسے ہی ہوتے ہیں دیکھو جیسے جیسے کچھ کام کیا ہی نہیں
ہاں بالکل اچھی بات کی آپ نے
نیند اتنی اتنی امپورٹینٹ ہے ہماری زندگی میں
ہاں بھائی
یہ ہماری نیند ہماری زندگی میں بہت پٹٹ ہے دیکھو اگر دن میں ہم کام کرتے ہیں پھر پھر ہم سوچتے ہم کچھ نہیں کرتے کچھ کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کر پ پائیں گے پھر ہم جب آرام کرتے ہیں جب ہم آرام کرتے ہیں تو پھر پھر پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے نہ کیا ہے
تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالی نے یہ ارام کی رکھی ہے
جی جی بھائی جان جی بھائی جان تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں نیند ضروری ہمیں نیند کرنی چاہیے دیکھو جو آج کل آپ نے دیک آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج رات رات بھر فون چلاتے رہتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل
بھائی ج پڑھائی بھی کرو ہم نے کہاں بولا آپ پڑھائی مت کرو آپ فون پہ چلاؤ لکھت طریقے سے کسی حد تک
کسی دائرے تک تو اسی کو لے کے ہاں اسی کو لے کے کہ جب ہم مطلب کہ پوری نیند لیتے ہیں تو صبح اٹھ کر اپنے آپ کو تازہ خوش اور تندرست محسوس کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے بہت ابھی ابھی بتایا تو ہمارا دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے ہمیں باتیں جلدی سمجھ آتی ہے اور ہمیں اپنا ہر کام زیادہ توجہ کے ساتھ کر سکتے ہیں جو مطلب کہ طالب علم ہوتا ہے ان کو نیند ہی بہت ہی ضروری ہے وہ کلاس میں بہتر توجہ دیتے ہیں اور ان کی یاداشت مطلب کہ بالکل تندرست رہتی ہے نا
جی بائی جان جی بائی جان
تو آپ کو کیا لگتا ہے
لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیند کررے وہ دیر وہ چار بجے نہ سوئے اگر ٹائم اگر ٹائم ہے دس بجے سےونا وہ چار بجے مت سے آرام بہت ضروری ہے انسان کے لیے اس کا اس کا اس کا صحت بھی ٹھیک رہتا ہے وہ تندرست بھی لوگوں کو لوگوں کو چاہے وہ زیادہ فون یوز نہ کریں ہے نا بھ جان
ہاں بھائی جان
اور زیادہ سے اور زیادہ سے اور زیادہ سے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹس پر دھیان دیں کیونکہ کھیل کود ہمارے لیے بھی ضروری ہے نا بھائی جان
ہاں بائی جان آ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے سات ساتھ اگر میں کچھ کہ دوں تو ما ی جو نیند ہوتی ہے نا نیند صرف دماغ کے لیے نہیں بلکہ مطلب کہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے جب ہم سوتے ہیں تو لیک ہمارا جسم دن بھر کی تھکان دور کہتا ہے ح کہ ہمارے ایزا اپنے کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور جسم کو نئی آ کر ملتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ اچھی صحت کی بنیاد ہے نا تو یہ ہمارے پرانے بزرگوں نے کہا تھا تو اسی کو لے کے مجھے لگتا ہے یہ لائک یہ بہت ہی اچھی بات ہے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا بولا لوگوں اس اس سے اگر جو نیند نہیں کرتے ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی آنکھیں کتنی کمزور ہوتی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے پھر تو یہ زیادہ فون چلانے سے ہوتا ہے نیت نہ کرنے سے ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو آپ کو کون سے ہو ہاں بھائی آپ کو کون سی وجوہات لگتی ہیں کہ ایک انسان رات کو سو ہو ہی نہیں ہے وہ اپنی نید کمپلیٹ نہیں کرتا آپ آپ کو کون سےی وجوہات لگتے ہیں کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا ہاں بولیے
ٹیلی ویژن دیکھتا ہے جو فون دیکھتا ہے جو ا جو دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا ہے جو کسی کے مطلب آپ کو پتا ہی ہوگا جو کسی کے خیالوں میں گم ہوتا ہے
ہاں بھائی جان اں ٹینشن اں آپ کہہ سکتے ہیں ٹینشن کاس
ہاں ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے
ہاں بھائی جان تو اب میں آپ کو اب میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ مطلب کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں زیادہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں لیکن مطلب کہ یہ اتنا ہم آدے لوگ ان کو مطلب کہ ہمارے والدین صاحب ان کو ٹینشن ہوتا ہے کام کا ٹینشن ہوتا ہے آدے موبائل فون چلاتے آج اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں جو بہت اچھ ریزن ہے اس کے مطلب کہ وہ رات کو سو نہیں پاتے تو میجورٹی ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی فونس کی تو ہم میجارٹی کی بات کریں گے جو زیادہ تر ہوتا ہے ہے نا
جی جی جی جی
ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اسی مطلب کہ آج کل کی جنریشن اس کو سدھار سکتی ہے اپنے آپ کو
جی بھائی جان آرام سے سدھر سکتی ہے جی بھائی جان آج
ہاں بھائی جان
دیکھو بھائی جان اگر دیکھو بھائی جان اگر اگر اگر ہمارا کوئی رشہ دار ایسا دیر تک سوتا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے بھائی جان یہ ٹھیک نہیں رہتا یہ آپ کی صحت پہ آپ کی صحت پہ اثر ہوگا ہے نا بھائی جان ہم ہم ان سے بات کر سکتے ہیں دیکھو ہمی ہمی عام ہی لوگ ہیں جو اس کو سدھار سکتے ہیں
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات کی تو اگر میں کہوں کہ مطلب کہ اچھی نیند کے لیے کچھ مطلب ہمیں عادتیں آسان سی عادتیں اپنانی چاہیے روز ایک ہی وقت ہمیں سونا چاہیے مطلب کہ سونا چاہے ایک ہی وقت پر اٹھنا چاہے ایک ہی وقت پر اس سے کیا ہوگا جو ہمارے سلیپ سائیکل ہے وہ اسٹیبل رہے گا تو ہم مطلب کہ اچھے سے سو سکتے ہیں روز ایک مطلب کہ سونے سے پہلے ہلکا کھانا کھانا چاہیے تو کمرہ صاف پرسکون ہونا چاہے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو ہم بہتر نیند مط ہم کو بہتر نیند مل سکتی ہے ہے نا ہاں بھائی جان تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مطلب کہ رات کو آپ کو پت ہی ہوگا دس سے نو سے لے کر دو بجے تک کی نیند بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک انسان کے لیے تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہے ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب یہ جو یہ لوگ سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کہ یہ کسی حد تک سدھر سکتے ہیں
جی بھائی جان تو ان کو ان کو چاہیے کہ وہ آرام کریں زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں جب کوئی جب جب کوئی فون پہ کام ہوگا تو تبھی فون یوز کرنا زیادہ فون یز نہیں یہ کرنا ڈپریشن م مت رہنا کسی کے خیال میں مت رہنا دیکھو جب اپنی زندگی نہیں رہے گی تو پھر کون کس کام کا پھر خیال کس کام کے جب اپنا صحت ہی نہیں رہے گا تو پہ پہلی بات تو اپنی صحت کا ہونی چاہیے بھائی جان دیکھو جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ دوسروں کو خیال کیا رکھے گا
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ آپ سے اور کچھ سننا چاہتا ہوں ہاں بتائیے تو مطلب کہ آپ کو پتہ یہ سوشل میڈیا ہے نا آج کل مانو کہ ہماری ٹیکنالوجی بہت ہی آگے بڑھ چکی کیا ہے نا تو سب سے پہلے ا آج کا آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری روزانہ زندگی کا ایک مطلب کہ اہم حصہ بن چکا ہے شاید کوئی ایسا انسان ہو جو سوشل میڈیا کا نام نہ جانتا ہو وہو اپنے مطلب دوستوں اور رشتے داروں سے بات کر کرتے ہیں ویڈیو کالس کرتے ہیں تصویریں لیتے ہیں ان کے کی تصویریں مطلب کہ ایک ایک دوسرے کو بیجتے ہیں نہیں مطل معلومات حاصل کرنے اور اپنا خیال دوسر پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے مل یہ سوشل میڈیا کا ہماری مدد اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے مطلب دنیا سے ہم کنیکٹ رہتے ہیں مطلب یہ جو اتنا بڑا دنیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا بن جاتا ہے سوشل میڈیا کی مدد سے اگر کوئی کوئی بند امیرکا میں بیٹھا ہوں تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم کچھ ہی منی سیکنڈس میں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بھائی تو میں اسی پہ مطلب اس کے میں کچھ نقصانات بتانا چاہتا ہوں نہیں میں سننا چاہتا ہوں ہوں آپ سے اس کے کچھ نقصانات سوشل میڈیا کے
دھو بھائی جان اگر اگر ہم فون کو صحیحا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے
ہاں
اچھی بات ہے ہے نا بھائی جان کوئی نقصان بھی کوئی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اگر ہم ریت رات دیر تک
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو بائی جان
تو ہمیں چاہیے کہ ہم فون کو زیادہ استعمال نہ کریں بس اپنے ل لمٹ میں استعمال کرے
ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا میں بہت ہی متاثر ہوں آپ کی باتوں سے تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اپنی فیملی کا بھی خ رکے گا اللہ حافظ
ہاں